السلام علیکم جناب
السلام علیکم اور سب کہ رہتے ہیں
ہ نا سبپ ک رہےے
تو وہ بھائی وہ بھائی جان ہماراری بتا رہے تھے کہ مطلب پہلے انہوں نے ایک دکان ڈالی دکان کی اسٹارٹنگ میں انہوں نے کیا مطلب ایسے ٹھیلا کے روپ میں ایسے لگائی تھی وہ
ا جا
تو وہاں پر انہوں نے لگائی تھی تو پر ڈے ان کا مطلب تین ہزار کے آس پاس تھا
ہاں
اب ان کا ساڑھے چارہ ہزار ہو گیا
اچھا
پھر انہوں نے کیا ہے جسے دو ایک دکان اور ڈالی مطلب وہاں سے تھوڑا دو چار کلو میٹر دور وہاں پر انہوں نے دو بندے ہائر کیا
اچ جہ جرام
ا وہاں بھی وہ چار ہزار کے آس پاس کم کا ریسو بیٹھتا ہے اب ساڑھے چار ہزار ان کا خود کا بیٹھ رہ ہے ا وہ دونوں بندے انہوں نے اں انوں نے م رنا کھا ان کا ہے اس کے علاو ان دونوں کو مطلب وہ پندرہ ہار روپئے د تب بھی ان کا آرام سے سے نکل رہا ہے
بالکل جرام نکل رہا ہے ابھی جناب آپ کو پت ہے شہروں میں تو زیادہ ہی چلتی ہے د پنو
آاں نہیں آ آپ تو دکان ڈالی انہوں نے لیکن پہلے تو اسٹارٹنگ میںسے ہیں نارملٹلے کے ر اسٹار کی تھے انوں نے ہاں اسٹارٹنگ میں نہیں اب تو دکان لے لی
اچھا اچھا ہاں دھیرے دھیے بزس بٹ گیا
ب یہ سب کا ہے وہ تو انکم دیکھ لو ساڑھے چار مطلب ادھر ہے چار ادھر ہے تو مطلب ڈیلی کی ہے موٹا موٹا آٹھ ہزار روپ ڈیلی کی لے لیتے ہیں تو دس دن کے ساب ہاں دس تن کےٹ آٹ ہزار ہو گئے
ہاں
ا اسی ہزار ہو گئے سی
اسی ہزار ہ آر چوس ایک مہینے کا ہو گیا نا
ہاں وہ بھی صحی بات ہوتا ہے دو چالیس ہو رہے دو چالیس میں خرچا پانی نکال کے ڈیڑ لاکھ تو بچتے ہوں گے
بالکل جناب آج واجب بن کہاں دے گی سرکاری نوکری یہ چیز
تو پسکیٹ بھی کیا دے گی سو ایک لاک کے دے دے گی اور کیا
بالکل جناب
نہیں نہیں وہ ک اس کے لیے کر رہا ہووں کو تو اب تھو دیکھ لو م لگی تھی مطلب کوود کے اس میں کمائے میں وہ بولتا ہے میرے کو فارم بننے گ ہو سکتا ہی نہیں ہے اب
بالکل جناب یہ چیز میں نے اب دیکھی ہے میں اب جے پور آ رہتا تھا وہ تو مطلب وہاں ایک چائے والا بھی ہے نا بہت کما ہے مطلب اچھاما ہے اچھاصا سرکاری نوکری کے جیسا چائے والا بھی مطلب ایک بڑے اچھی سی بڑی کوچنگ ہے سامنے کوئی بھی ایک مطلب کوئی دکان پکڑ لو اور بڑے چائے کی لگا لو بڑھیا بھائی صاب اتنا کما ہے مطلب اچھا اچھے ہوگا اس کا گزارا چل جائے گا مطلب
تو نارمل ہزار ہے آرام سے دے دیتے دس روپئے کے ے آرام سے لوگ دیتے ہیں
بالکل جناب یہ چیز میں نہیں دیکھی ہے آبزرو کری ہے کہ بڑے شہروں میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا ہم کما لیتے ہیں مطلب وہ
ایک مطلب ایک ہمارے مطلب کیا اٹان میں ایک بندہ ہے جن کو ایک جان چائے کے نام سے بتایا تھے بہار میں سے فرین چائے دے رہے تھے چائے کی
اھا
یہ آپ ہم سے فرین چائے لو چائے کی تو ہماری کیا چائے پتی خود کی چائے کا مسالا ہم خود گیا یہ ہم آپ کو دیں گے اسٹارٹنگ میں مطلب چھ ہزار رٹریشن فیس ہے اس کی
اچھا اچھا
تو وہ ایک تو کا مطلب برانڈ کا نام دیں گے اس کے علاوہ ان کی چائے پتی دیں گے اور کیا بولتے ہیں وہ مسالا دیں گے چائے مسالا
بالکل جناب
پھر مطلب وہ اس کے علاو بھی ایڈ وغیرہ رہتا نا تو پورایٹ اپ بہت جمع کے دیں گے تو کان کا اسٹارٹنگ میں پھر بس آپ کو کرنا یہ کہ وہاں ہر مہینے نہیں دینا چھ ہزار بعد میں تو آپ جتنا مال لو ہیں نا ان مسالا چاہے پتے کو بھی پیسہ کرنا ہے بد میں چھ ہزار نہیں دینے آپ
اچھا اچھا
اس سے ایک تو ان کا برانڈ کا نام ہو گیا وہ چائے پتی ہوگی مسالہ ہو گیا کیسے بنائیں گے اسٹارٹنگ میں کے دو وہ بندہ آئے گ جو بھی آپ کو دو گھنٹے مطلب مٹ ٹگ سکھ کے بھی جائے گا ہاں بھائی کیسے بنا کر آپ کوئی کھلانی ہے چاہے دو طرح کی شکات ہے گڑ کی اور ایک اس کیک کر کے وہ تو فرینچائز دے رہے اس پہ کر اور ان مطلب اس کا کوئی دوست ہے جنہوں چتوڑ گڑ میں اسٹیشن کے سامنے ڈالی ہے تو وہ بتا دے بھائی ار میں ستر سے پچہتر ہزار روپ آرام سے نکال لیتا ہوں
ارے وا
چائی سیمن
وہی تو جناب دیکھیے میں نے یہ چیز ابھی جناؤ آپ بتا رہا ہوں میں ابھی یہیں کوٹہ میں میں جو اپنے بڑے بھائی جنی جو قطب خان ہے نا جناب اس کے پاس ہی جناب ایک آدھی عمر کا ایک آدمی ہے مب مطلب وہی لگاتا ہے صبح لگاتا ہے گیارہ بجے تک چائے اور گٹخا بیچتے اور چائے بھیچتا ہے جناب گیارہ بجے ہی لگا ہے جناب آپ اس مان لو گیارہ بجے تک آرام سے سو ڈیھ سو کے لگ بگ چائے بک جاتی ہے جناب
پیسام کو نہیں لگا بہارا کیا بات ہے یار اب دیکھو اب ویو آئی مطلب چائے والا بھی ہے نا ویو آئی ٹائمنگ مر
وہی تو جناب لیجیے آپ آنا کوٹا آپ کو چائے پلائیں گے اس کی صوب ہم بھی خود وہیں جاتے ہیں چائے پینے اس دن جا رہے نا آپ رہے تھے ادھر ہم اس کے پاس ہی جا رہے تھے چائے پینے وہیں اس کے اپنے بھائی جانے کے کطب کے کے جسٹ فاسی
ان کا ان دادا بڑی مک ہے ہاں
سامنے ہاں جو جو وہ وہ جو آدمی ہے وہ جناب صبح گار بجے تک ہی لگا ہے ماتر چاہئے گی اور دیکھ لو تو آپ اچھی سو ڈیڑھ سو ت نہیں جناب کوئی بھی نہیں ہے وہ اکیلا ہی پچھے
بھاری یاد نہیں ار جب صبح اتنی چلتی ہے تو ب دن دنت لگاؤ شام گوب لگاو
وہی تو جناب اب مات گیارہ بجے کچنا لیکن سو تو بک ہی جاتی ہے جناب
ہاں آرام سے اس کا نکل رہا ہے تبھی تو دوبارہ نہیں لگا رہا اور
ہاں ڈیڑھ تو نہیں لیکن سو تو جاتی ہے گن پرھر میں
اب تو خود کے دندے کی تو خیر ہوڈ ہی نہیں ہوتی
وہی تو اور ماتر گیارہ بے ت ہی لگ رہا گیارہ بجے کے بع ملے گ نہیں آ کو
ہاں ٹائمگ ہے آپ صبح چھ بجے سے گیارہ بجے پ بھی چلتے ہوں گے ساتھ میں
کاؤنٹر ہے وہی مطلب لوئے گا بس اس میں ہی
اچھا اچھا
اور کچھ بھی نہیں ہے بس ا کاؤنٹر یہ اس میں یہ رکھ جاتا ہے سامان بھی اندر ہی نیچے وہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے پورا رکھنے کا تال لگا کے د جاتا ہے بس دودھ لے کے آتا ہے گھر سے بس بالکل جناب اورر وہ ایک دو بیٹھنے کی وہ ہے مطلب
وہ ہاں وہ تو لوہے کی وہیں پڑی رہی ت اس کو تو کون لے کے جائے گا وہ تو باقی وہاں سے ہاں بای تو پیسے چائے پتی کا پیکٹ لے گیا دودھ لےیا بنا کر گ پھر تو دکان کےئے پیسے بس گئے جو محنت کی اس کے پیسے نکال لیتا آرام
اور کیا بڑھیا کم رہا ہے مطلب اچھا خاصہ ا چائے بھی ایک نمبر بناتا ہے جناویسی نہیں ہے کہ ایک دم بنا کے پ سکد
ہاں صحی آج کل گڑ کیی صاحب بھی بہت چلنے لگی ہے
ہاں بالکل سردیوں میں زیادہ چلتی ہے جنا پہ
اچھا اچھا اچھا ا اھا ہاں یہ گڑ بھی سردی اچھا بھی دیتا ہے گھر ابھی گرمی میں تو گڑ بھی بہت کب کم لیتے ہیں لوگ
ہاں
اب تو سر روم پہ آگے کیا تھوڑی آواز مطلب گوس لگ روم ب
ہاں روم پہ آ گیا بی جس
چ لیںا اپ کو کل کر لیں گ ک
ہاں ہاں ہاں یہ بھی ہونے والی ہے ویسے جلد ابھی م کبل
ہاں تین من کی بچی ہے جو تعمل کر لینا پھر کل جیسے آپ صبح کھانا وا بناتے ہو گیارہ سے بارہ کے بیچ میں نا ہاں اس ٹائم میں میں سے ڈال دوں اس ٹائم پہ کر لیں گ جس میں ہو ج گ آپ تو اپنے پ آپ کا ہو گیا ہمارا مطب ایک ہی ہو جائے گا آپ کے نمبر سے تو
بالکل جناب بالکل
اس بار کیا آ لوگوں کا رقم آگے ہماری نہیں ہے ی اس بار
اچھا اچھا
دونوں باری ایسے دو بار آ گئی آپ دونوں کی ہماری نہیں آئی دونوں باری
ہاں پتا کیایا جان کو کیسے لگ رہی ہے دری اس میں
ہاں ورنہ آ جاتا تھا کل آ جائے گا آنے میں تو پھر ایسا کچھ نہیں ہے
جناب میری بھی تو ابھی پندرہ تک ہی آئی تھی جناب اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ابھی پندرہ والی الگ آئے گی جناب ہاں ایسے ہاں کیونکہ اس ٹائم جناب میرے پندرہ ہی ہوئی تھی پوری
نہیں پیمنٹ تو آ جائے گا پیمنٹ تو دو تین بار میں آتا رہتا ہے جیسے دوبارہ ان کا آئے گا نا اس کے بعد رشیو کوال کا بنے گا نا وہ بھی آ جائے گا پھر
ہاں جیسے ابھی اس ٹائم آئی تھی نا وہ ج اس نے بڑی میاں نے بتایا تھا آپ کو تو وہ ٹائم پندرہ ہو گئے تھے میرے پورے ابھی پندرہ کی بات کی جناب ابھی تک تو نہیں مطلب چھوٹے چھوٹے بھی یہ مطلب لمبائی بھی بڑے ہیں جناب
اچھا اچھا اھا آا گورو بھائے ہے وہ تو چھوٹا ایسا ہے ہے نا ایسے ایک سال کے ڈفرنٹ ہو گیا زیادہ تھوڑی ہوگا دونوں میں او پھر تو کیا ہے دونوں لگ بھگ لگ بھگ برابر ایے ہی اور کیا ہے
وہ اس میں وہ تو دو سال ہاں ہ
نہیں اس سے تو پھر جو ڈ ہو گیا نا وہ جناب ان سے تو پھر میا کہ ہمار ٹریگ اچھی جلدی ہے نا اچھا وہ پریا پہ کلو پیڑ پودے لگا رکھے تھے جو انہوں نےپ نے کمنٹ ہو نا
ہاں ہاں بالکل بول رہا تھا کہ کل سنجے شرما کوئی منتری وغیرہ تھا وہ آئے ہوں گے جو پروگرام تھا ونشو ون دوس کا
تو ان کی کتنی مہینے کی ٹرینگ ہے وہاں پہ وہ تو ابھی تو ساید دو تین دن ہو گئے نا چار ہو گئے کہ کیا بات ہے ٹائم تو وقت تو کب ن چلتا ہے پتا ہی نہیں چلنا
ہاں یہ سال تو ان کا ایسے م لو ٹرینگ میں جائے گا پورا
اچھا اچھا اچھا ہاں پھر پولیس بن جائ گے صاحب نہیں آ کے پھر وہ
ہاں
پھر تھانے میں رہیں گے تو پھر کیا ہوئے گ ان کا وہ وہ تھوڑا ویوہار دھیرے دھیرے چینج ہوئے گا
بالکل جناب ویسا ہی ویوہار ہوگا پھر ان کا
ہاں ہاں وہ ہو جائے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ایک جناپتے تو وہ کیا ہے اس میں جیسے ہوئے نا تو انہوں نے کیا تھاانے میں گئے ہی نہیں وہ انہوں نے پولیس لائن میں گاڑی رہ گئےپ پلیس لائن میں گاڑی میں لگے تو ایک تو کیا اوپر کی کمائی نہیں ہے ایک ایک وہ کیا ہے پرموشن ہے نا وہاں پر لیٹ ہوتے ہیں تھاانے میں کیا ہے فیلڈ کاور وہ آتا ہےا تو اس پرموشن جلدی ہو جاتے ہیں دوسری چیز باہر کی دنیا ان کی بالکل بھی نالج نہیں ہے
ہاں
تو ابھی کیا ہم دونوں کے ان کے بھی ہمارے دونوں کے سھ امتحان تھا تو ہم نے ان سے بات کہ نے کیا ن آپ کو ادھر جانا چاہیے تھا ا تب تو آپ بن جے ہیں کیا یار پیسے سبچھ نہیں ہوگ جین میں شان سب زیاہ جی اگر میں وہاں بھی چلا جاتا نا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ار بیٹ بھی جاتا نا تو ہر دو منٹ میں کم سے کم چار پات تو میں گلے گ لےتا ہ
بالکل جناب آئیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے جنا
ہاں دو یا پانچ میں تو میں گہلا نکال دیتا تم لوگ بھی اگلی بار بیٹھتے نا میرے پا سوچتے بیٹھے کے لیےتے تو کہ پورا ویوہار چینج ہو جاتا ہے کہ اب ان جناب کو نو سو سال ہو گئے لیکن نو سال سے وہ گاڑی نہیں ہے
ہاں سوبا بدل جاتا ہے
ہاں تو کیونکہ فیلڈ میں ان کے سھ دن بھر ان کے سات رہ گئی تو بھائی جان یہ ہو گئی آپ تعمل کر لو اور نا اپن کل کرتے پ
ٹھیک ہے جناب خدا حافظ